ہاں
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خیریت سے ہیں جناب
ہاں الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ
الحمد للہ میرا بھی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
اور ناشتہ پانی ہو گیا کچھ نہیں ابھی اسکول طرف بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا اسکول طرف بیٹھا ہو یا اسکول گئے ہو
ہاں اسکول مطلب آئے ہیں تو وہی اسکول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اتنا جلدی آج گئے ہیں لیکن مطلب پڑھائی اسٹارٹ ہوگا بارش تو ابھی نہیں ہو رہی
چلو بڑھیا اور ناشتا پانی ہو گیا
ناشتہ پانی تو ہو گیا
اچھا کیا صبح صبح کر لیے ناشتہ
ناشتہ صبح صبح تو چائے روٹی
چائے روٹی سرٹ
تمہارا ہوا ناشتہ ہاں شارٹ کٹ میں ہی کرتے ہیں
ہاں میرا بھی وہی ہوا چائے روٹی میرا بھی ہو ہی گیا
ہ
ابھی تو ناشہ ٹھیک سے کیے نہیں بس چاہے روٹی بس ایک دو کھائے ہیں تو اور ناشتہ کریں گے ابھی
ادھر موسم کیسا ہے دھوپ ہے یا مطلب بارش موسم
ہاں
دھوپ ہے
دھوپ نہیں ہے ادھر لیکن بارش کا موسم بھی نہیں ہے سمجھ رہے نا
مطلب بیچ میں ہے
بیچ میں ہے مطلب ٹھیک ہے موسم بڑھیا ہے ابھی ویسے بھی برسات کم دن ہوتا تا تو دن ہے نا تو کبھی بارش ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا
ہاں بات تو صحیح ہے بارش تو کبھی بھی ہو سکتا
اچھا آپ وہاں اکیلے ہو یا کوئی اور ہے
اکیلے ہیں
اکیلے کیا کر رہے ہیں وہاں بور نہیں لگ رہا آپ کو
بات کر رہے ہیں اس لیے بور کیا لگے گا
اچھا پڑھائی کرتے ہو نہیں
ہاں پڑھائی تو کرتے ہیں ابھی الیونتھ کلاس میں پڑھتے ہیں
بڑاتے ہو
پڑھائی بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت
ہ تھوڑا کرتے ہو خوب سارے مزے اڑاتے ہو نا
ہاں
اچھا لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے نا ابھی پڑھائی کرنا چاہیے
ہاں تو دونوں ساتھ میں کرنا چاہیے ایک ہی چیز میں من تھوڑی نہ لگے گا
اچھا مطلب آپ کا مطلب کہنا کہ گل چھرے بھی اڑانا چاہیے نا
ہاں اڑانا تو چاہیے ہلکا پھلکا
اچھا لیکن یہ غلط بات ہے نا
غلط بات تو ہے لیکن کیا ہی
تو غلط بات تو ہے بٹ پتا تم کو ہے کہ غلط بات ہے پھر بھی مطلب بور ہونا چاہیے تمہارے حساب سے کیسے مطلب سیم مانتے ہو
صحیح تو نہیں مانتے مطلب اپنے آپ ہو جاتا ہے تو کیا کریں
اچھا آگے کچھ سوچے ہو کہ نہیں کہ خالی گلچرے اڑانا ہے آگے کچھ کرنا بھی ہے
ہاں آگے تو کچھ نہیں سوچے ابھی جو ہوگا مطلب سیدھا س
پھر بھی کچھ تو سوچیں ہو گے کہ یہاں تک پڑھائی کر کے یہاں یہ کریں گے یہاں تک پڑھائی کر کے مطلب یہاں تک جائیں گے پھر من منزل یہ ہوگا منزل مطلب میرا
ہاں تو ٹویلو پڑھیں گے اس کے بعد کچھ سوچیں گے
کچھ سوچیں گے مطلب سوچے ابھی نہیں ہو نا
نہیں
اچھا تو سوچنا تو چاہیے اب نا اپنا تو ڈیسائڈ کر لینا چاہیے کہ ہاں آگے جا کے یہ کرنا ہے میرا منزل یہ ہوگا آگے چل کے
بجنس کھولیں گے بجنس بجنس کھولیں گے بجنس ایسے ہی مطلب راشن دکان کا
اچھا گاؤں میں ہی کرو گے یا باہر میں
گاؤں میں گاؤں میں تھوڑے نہ چلے گا ادھر اتنا آبادی نہیں ہے
ماشاء اللہ بڑھیا سوچ ہے آپ کا کہ آپ راش راشن کا بزنس کرو گے اگے چل کے
باہر کبھی گھوم کے آئے ہو
باہر تو میں باہر ہی رہتا ہوں اکثر کبھی کبھی ادھر گاؤں میں میرا گاؤں میں میرا گاؤں میرا فیملی لوگ رہتا ہے تو کبھی کبھی آتے ہیں نہیں تو باہر ہی رہتے ہیں ہم بہر میں ہی پڑھائی بہر میں ہی مطلب سب کچھ کرتے ہیں باہر میں ہی جاب کرتے ہیں پڑھائی بھی کرتے ہیں باہر ہی سب
پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کرتے ہو یا صرف پڑھائی
کرتے ہیں جاب کرتے ہیں نا پارٹ ٹائم کرتے ہیں کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو
او مطلب دونوں ساتھ میں آ جاتا ہے پیسہ بھی ادھر آ جائے گا اور
ہ پیسہ اتنا نہیں آتا بس تھوڑا بہت آتا پارٹ ٹائم میں ایک دو گھنٹہ میں کتنا کما لو گے
ہاں وہی تھوڑا بہت کما لو گے
ہاں بس وہی خرچہ پانی نکلتا ہے
ناساک
اور یہ کاریہ اور یہ کاریہ ایپ میں تھوڑا پیمنٹ بڑھا دے گا تو اور مطلب سہایتا ہو جائے گا مطلب ہیلپ ہو جائے گا
ہاں تو یہ نوکری کے لیے تھوڑی نا اس میں بولا ہے پاسٹ
ہاں یہ بھی پارٹ ٹائم ہے مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی مطلب پارٹ ٹائم میں اگر تھوڑا پانچ دس روپیہ بڑھا کے مطلب کرے گا تو اچھا ہوگا نا
اچھا تو ہوگا لیکن مطلب اس کاریہ کا سوچ ہے جتنا دے گا اسی میں خوش رہو
ہاں آپ کچھ تھوڑی کر تھوڑی سکتے ہیں بس ایسے ہی ہاں سزا کر سکتے ہیں ہم اور تم
ہاں
کیا پتہ یہ بات سن لیے اور پڑھا بھی دے
سن رہا ہوگا تب کو ہم تو لگتا ہے کہ کم کر دے گا بڑھائے گا نہیں
نہیں کم نہیں کرے گا کیونکہ ہم لوگ کام ہی ایسے کریں گے کہ مطلب ہوگا مطلب
ہوں
لگ رہا گھر چلے گئے لگ رہا
سار
ہلو
رک نا رے
ا
یہ گھر کے بعات جبا کرتے ن خنی چ بول بے
کیا کر رہے ہو کہاں کہاں گئے ہو کس سے بات کر رہے تھے
ہاں ابھے میرا ممی آ گیا تھا
اچھا گھر چلے گئے کیا
نہیں ابھی یہی ہے مرغی زبہ کرنے کے لیے بول رہا تھا مطلب پکڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے بول رہا تھا
اچھا ذبہ کون کرے گا
ہاں میرا دادا کرے گا ذبہ
اچھا کہ مہمان وغیرہ آیا کیا
نہیں بس ایسے ہی گھر میں کھانے کے لیے
اچھا
ہاں
چلو بڑھیا خاص طور پر ہمارے گھر میں بچھا مطلب بنے گا پکوان
پکوان اچھا کیا بنے گا چکن چکن کھانے سے مطلب لیکن اچھا نہیں ہے پھر بھی
چکن بن رہا ہے کیا
ہاں تو چکن ہی مطلب دیسی چکن بنے گا پولٹری والا نہیں مرغا ہاں مرغا ہی ہے سمجھو
چ دیسی ہے نا
ہاں
اور دیسیی ہے تو بڑھیا ہے نا
پھر بھی پولٹری ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے
ارے سر کوالٹی کیا ہوتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا
ارے مطلب جو دکان میں ملتا ہے نا جو مرغی وائٹ کلر کا ہوتا ہے
اچھا چکن اس کو بولتا ہے ہم لوگ سنے ہیں
ہاں تو وہی نہیں ہم لوگ ادھر مطلب دیہ دیہاتی مطلب لوگ ہے نا بس سب مرغی بولتا ہے ہین ہین مط مرغی
اچھا
ہاں
تو اس کو جو گھر میں پالتے ہو اس کو کیا بولتے ہو
ی اسی کو تو مرغی بولتے ہیں
اچھا اسی کو مرغے بولتا جو دکان میں متا وائٹ کلر کا بولے وہ کیا بولتا ہے اس کو کیا بولتے ہو
اس کو تو بولتے ہیں پولٹی مرغی
اچھا اس کو بھی مرغی لیکن بس آگے میں تھوڑا نام چینج کر کے پولٹری کر دیتا ہ نا
جو گھر میں رکھتے ہیں اس کو دیسی مرغی بولتی ہیں کیونکہ وہ دیسی ہو گیا گھر کا پالا ہوا ہو گیا اس کے بعد وہ پولٹری ہو گیا نا وہ باہر ہی مطلب آتا ہے
سمجھ رہے ہو
ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا لیکن نیا واٹ تو گھر میں جو پالتے ہیں وہ دیسی اور باہر میں جو لاتے ہیں وہ پولٹری ہے نا
ہاں
لیکن کھانے میں زیادہ ٹیسٹ کون رہتا ہے کیا
کیا
کھانے میں زیادہ ٹیسٹی کون مطلب کون سا لگتا ہے باہر والا یا گھر والا
گھر والا لگے گا
آب بولے ابھی کہ باہر والا میرے کو اچھا لگتا ہے
ابے وہ تو ایسے ہی بول رہ ہے
اچھا
کرکٹ کھیلنے چلے گا چلو جائیں گے ابھی
کہاں جاؤ گا
ابھی ایسے ہی بہت
اچھا بارش ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اسکلا تو نہیں آبھی فون کری ہیں چلے
کیا
اسکول آ تھا نہیں آبت فون کریے
جی کون سا بھاشا بول رہے ہیں آپ
یہ تو بنگلہ بھاشا ہے
اچھا لیکن بنگلہ تو نہیں لگ رہا بنگلہ میں بولا ہوں بھی سنا بھی ہوں
ہاں لیکن یہ دوسرا بنگلہ ہے مطلب ہاف والا بنگلہ ہے پھول نہیں
اچھا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ایک بار ہندی میں بول دیجیے نا
ٹھیک ہے جب اسکول طرف آؤ گے تو کال کرنا اوکے
اچھا تم بھی اگر آؤ گے تو کبھی پھرو گے تو تم بھی کال کر سکتے ہو
ہاں تو ہم آ جائیں گے دس بیس منٹ میں پھر کال کرتے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک